وعلیکم وعلیکم السلام ع اور بتائیں بھائی جان سب خ رہی ہیں جی بھائی جان سب کھ رہت ت آپتائے بائی جان آپ کا سب کھل رہیےت جی بھائی جان ہمارا بھی سب خیلت کھانا وناا کھا لے بھائی جان
جی بھائی جناب تو کھانا وانا کھا لیا سےے آپ جی بھائی جان ہم بھی کھا لیے اچھا کیا کیا بھائی جان کھائے ہم کھانے میں جی بھائی جن ہم کھائےیں دال چاول آلو کا سبزی پنیر کا سبزی گوبھی کا سبزی چکندر کا سبزی اور کسی کا میٹ مرغا کا میٹ یہی کھا ہے بھائی جان واہ بھائی جناب توارا لذیذ لذی چیز کاتے ہیں
جی بھائی جان ہم لو یہ چیز کھانا پسند ہی کرتے ہیں لذیذ کھاتا ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بھائی میں جی بھائی جان یہ تو بات آپ صحیح بول رہے ہیں بھائی جان کی نہیں جی بھائی جب
ہم ساری بات ہی بولتے ہیں اور بت نا بھائی جان آپ کیسے کھانے میں کیا کیا کھائے ہ ہم بھی کھائیں چکن مٹن اورو پنیر یہ کائیں ب ج ب بائی جانؤ ج کانا کائے جی بھ جان ماشاء اللہ میں حب جی کانا کھات ہ بائی جان
کبھی آئیے بھائی جان ہمارے ادھر آپ کو ہم لذیذ لذیذ کھانا کا سواد دلواتے تو جی ماشاء اللہ بھائی جان سمے ملے گا تو آپ ادھر ضرور آئیں گے بھائی جان بس بلائیے گا بھائین ضرور ہمبمئیں گے جی بھائی جان بلاتے نہیں بھ جن آ تو کہتے ہی ہیں بھائی جنا بھائی ہمارے ادھر ہمارے ادھر کھائیے پیے چل جائیے گا بھائی جان تو آپ آتے ہی نہیں ہیں بھائی جان تو اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں بھائی جان جی بھائی جانی تو بات ہے کچھ آپ بھی نہیں کر سکتے ن ہی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں نا بھائی جان جی جی بھائی جان اور بتائیں نا بھائی جان مطلب آپ کو کھانے میں سب سے لذیذ کھانا کون سا لگےا زابائی ج ا ار میرے کو تو لگتا ہے سب سے لذیذ کھانا چکن مٹن لگتا ہے یہی دونوں لگ تا ہے اور آپ کو بھائی جان بھ جان میرے کو بھی لگتا ہے اڈا چاول بریانی چاول یہی سب لگتا ہے بھائی جان
واہ بھائی جان بہت ل جیز کھانا ابھی کھاتے ہیں جی بھائی جان م چل رہا بھائی جان ہم بھی باہر لے جیے کھانا کاتے ہیں بھائی جان ویسے آپ کھائیے گا نا بھائی جانی ایک بار تو اپ یاد رکھیے گا بھائی ج بھائی بولیے گ لڑے نا بھائی جان ہ جی بھائی جان تو بات ہے بھائی جان نہیں جی جی بھائی جان اور بتائے نا بھائی جان آپ کا مطلب موٹر سائیکل آتا چلانے ہے جی بھائی جان ہم کو تو موٹر سائیکل لتے تھ چلانے ایسے آپ کو آتا ہے بھائی جان جی بھائی جان ہم کو بھی آ جاتے موٹر سائیکل چلانے اا موٹر سائیکل میں کون کون سا موٹر سائکل پسند کرتے ہے بھائی جان بائ ج تو پسند کرتالینڈرچ پٹینملسر کڑکی چاہ آپ کون سا پسند کرتا ہے ہم س پسند کرتے خالی کڑکی چاہی بہت اچھا موٹر سائیکل بھائی ج جی بھائی جان یہ تو بات ہے بھائی جان جی جی بھائی جان اور بت نا بھائی جان آپ کو سب سے لذیذ کیا بولتے موٹر سائیکل سب سے اچھا کون سا چلا دیتے ہیں بھائی بھائی جان ہاں تو چلا لیتے ہیںک جائیے آپ بھائی جان ہم چلاتتے ہیں بھائی جلیں گےھا کیچے کتنا اسپیڈ جاتا ہے بھائی جان بھائی جان یہی جاتا ہے ہ پچپن جاتا ہے پچاس سے پچپن لاس جاتا ہے بھائی جان آپ کا کتنے کا اسپیڈ جاتا ہے بھائی جان بھائی جان وہ بھی جاتا ہے پچتر پچتر بول رہے ہیں بھائی جان سو نبے سے سو جاتا ہے لاسٹ بھائی جان اچھا سے چانگ ل ہو تو م جی بھائی ج بچھے چلالتےے پچ آ پچ چال رہ ج بائی ج جی بھائی جان ہم بھی اچھے سے چل لیتے ہیں اور
پت ہے نا بھین پڑھائی وڑھائی کرتے ہیں جی بھ جان ہم تو پڑھائی وڑھائی کرتے ہیںسے بھ جان جی بھ جان ہم بھی پڑھائی کرتے ہیں ایسے آپ کون سی ککشا میں ہے بھائی جان بھائی جان ہم نوویں ککشا میں وسے آپ کون سی ککشا میں بھائی جن ہم بھی دسویں ککشا میں واہ بھائی جان آپ دسویں کا میں ہیں ایسے بھائی جان آپ کو پڑ پڑھائی میں کون کون سا وشے سب سے اچھا لگتا ہے بھائی جان
بھائی میرے بطلفتا یہی لگتا ہے سب سے اچھا کیا بولتے ہیں نا ہندیلش س سائنس بگیان گنت بھگول یہی سب اچھا لگتا ہے بھ جان واہ بھائی جان بہت اچھا اچھا اب تو بی سا پڑتے جی بھائی ج اچھا اچھا سا پنا ہم کو چل جی بائی جان اچھا اچھاشر پڑیے بائی جان دسویں ککشا میں کتنا نمبر لانے کا سوچے بھائی جان بھائی جان وہ سوچنے سے تھوڑی نہ ہوتا ہے اتنا پڑھائی کے حساب سے ہوتا ہے ج
جتنا پڑھے ہوں گے اتنا آئے گا بھائی جان جی بھائی جانی تو آپ بات تو صحیح بول رہے ہیں بھائی جانی جتنا پڑھائی وڑھائی کیے ہوں گے اتنا ہی آئے گا کہ جی جی یہ تو بات ہے اور بتائے نا آپ نے ابھی ک کتنا نمبر لانے کا سوچے ہیں ا تو ویسے سوچ تو نہیں سکتے بتیں نہیں بھ سوچ نہیں سکتے لیکن جتنا آتا ہے اتنا آتا ہے بھائی جان جی جی جی یہ تو بات ہے بھائی جان اور بت نا بھائی جان کھیتی ہوتی کیسی چ لے ادھر بھ جینن کھیتی وتی سب اچھی چل رہی رہ ایسے آپ کا کھیت جوتایا کیا بھ نیا نیا کل جوتا ہے جی بھائی جان ہمار تو ک جوتا ہے بہت اچھا جوتا ہے کتنا روپئے لیا ہے بھائی جان یہی لیا ہے بھائی جان پانچ ہزار لیا ہے بہت مہنگا لیا ہے بھائی جی بھائی جان بہت مہگا ت بائی جن سے ہاں ہاں یہ بات ہے
جی جی بھائی جان اور بت نا بھائی جان ایسے کتنا میں کم سے کم دیا ہوگا یہی بھ جان کھیت تو خریدے ہیں بھ ج پچیس ہزار پچیس ہزار لاکھ کرری ج ہے
بہت زیادہ لے ل بھ جان جی بھ جان ہمارے ادھر بہت زیادہ دام ہی لے لیتا ہے نا اسی لیے ہم لوگ خریدتے نہیں ہے بھائی جان پورا گنگا کا زمین ہے نا بھائی جان خرید لیے کتناٹ کے جوتا ہے بھائی جان وہی جتایا بھائی ج پندرہ لاکھ کا جتایا بھائی جان کھیل
بابا یہن بڑا مہنگا جوتا ہے کہے نا جی بھائی جان ہمارے ادھر بہت مہنگا ہی جتاتا ہے ک ویسے آپ کے ادھر کتنا روپیہ جوتا تھا کٹھا ا نے مارے ادھر تو نہ ک پانچ لاکھ م آتے دیتا آ جائے گ بھ ج با بھائی جان اتنا سستا جی بھائی جان اتنا سستا ہی ہوتا ہے بہت سستا نہ ہوتا ہے بھائی پتا ہے کہل واہ بھائی جن کا بھی ہمارا بھی کھیت جتوانا دیجیے بھائی جی بھائی جان ماشاء اللہ بھائی جان ضرور ہم کت جتوا دیں گے آپ بس کئی بھی آئیے نا ہمارے اھر
آئیے گا ن تک آئیے گا ٹھیک ہے ہم جتوا دیں گے پورا کھیت آپ کا بھائی جان کتنا کٹھا ہے اس سے بھائی جان آپ کا کھیت بھائی یہی ہے پندرہ بیس کٹھا
پندرہ بیس ہی کاٹا ہے بھائی اتناام س ہم جتوائیے دیں گے پانچ سے چھ ہزار میں جی بھ جان وہ تو ہم کو بھی پتا ہے بھائی جان پانچ چھ ہزار میں جتوا دیں گے بھائی جان آ آپہ تو بھروسہ ہے بھائی جان اتنے جی جی جی ماں صاحب بھائی ج ہم پہ تو بھروسہ رکھ ہی سکتے ہیں جی بھائی جن ہ یہ تو بات ہے اور بت نا بھائی جان کیا بولتے ہیں آپ گاچ نیا کنے کا بھ جان پیپل کا جی بھائی جان نیا گاچ کنے کا لگوا ہی ہیں ا ایک جگہ تھا نا بھائی ان ادھر پہ میں نے نہیں اب ہوگا ادھر کے سائڈ کام تو وہ اکھڑوا کے بھائی جان ادھر پہ لگوا دیا گیا ہے سے کبھی دقت وقت آنے والا سمے میں نہ پڑے بھائی ج واہ بھائی جن آبھ سوچی س
سوچ رکھتے ہیں
جی بھائی جن اچھا ب کوچ بھی رکھتے ہیں ہ یہ تو بات ہے بھائی جن ادھر پہ رکھوا دیجیے نا بھائی ج تو دقت وقت نہیں ہوتا ہے بھائی جان کبھی بھی اکھھاڑ کے ادھر پہ لگا دیے تو ادھر پہ پڑے گا کبھی بھی تو ہمارا رہے گا بھائی جن تو کبھی اٹھا سکتے ہیں جی بھائی جن تو آپ بات صحیح بول رہے ہیں بھائی جن
نہیں تو بعد میں دوسرا رہتا تو کھیت وت چاہے دوسرا چیز کا رہتا تو مل بھی نہیں پتہ جی بھائی جیں ایک تو بات ہیی بولیں بھائی جان ہوں ہ بھائی جان ہم سحی باتیں بولتے ہیں بھائی جان بہت لوگ ہیں نا بھ جن خراب لگتا ہے بہت بھائی جانوں کو جی تو بات ہے لیکن کیا کرے بھائی جن جی خراب لگتا ہے ان کو لگنے دیجیے بھائی جان جی جی جی ماشاء اللہ بھائی جان جن کو کراب لگتا ہے ان کو لگنے دیجیے کین جی بھائی جن اور بتائ نا آپ کے امی ابو جن سب کہہ رہی ہے جی بھائی جن ہمارے ہم بوجن سب پ گیا ایسے آپ کے امی پوجن سب کر جائے جی بھائی جنم ہمارے ا بوجن سب کیا ج اور بتان نا بھائی جان کیا بولتے ہیں نا آپ کی امی نموم کا اچار لگائیے کہ نہیں بھائی جان آم کا سیزن چل ہی رہا تھا ادھر کے سائڈ جی بھائی ج لگائی ہے نا آم کا لگا لگائی ہے آولے کا لگائی ہے نیمبو کا لگائی مرچ کا لگائی ہے اور کٹہل کا لگائی ہے سہجن کا لگائی ہے یہ سب لگائی ہے واہ بھائی جان ماںساءلہ آپ کی امی جان کیا کیا آم کا اچار لگائیے ہم کو بھی کھلائیے بھائی جان ضرور بھائی جان سمے ملے گا تو آئیں گے بھائی جان جان ضرور بھ جان آئیے نا ہم آپ کو جو اب آئ گ ہیں نا بھان تو اب ہم اسی سمے ہم آپ کو کھ لے دیں گے بہت لذیذ لذیذ ن آم کا اچار ہے ب بھائی ج لی لی تو سننے تو آ آپ کی امی جان بہت لذیذ بناتی ہے سنیں کیا ہے بھائی جان آئیے نا آپ کو ہم کھلائیں گے نا ایک کھ لیجیے گا نا تب کہیے گا واہ بھائی جان کیا بات ہے اور بتائیے بھائی جان کہیں گھومنے میںلے گا سوچے گا جی بھائی جانم کے سوریہ سوچ رہے ہیں جانے کے لیے بھائی جان چلیے گا آپ جی بھائی جان ایسے ہمارے کو بھی گھر پہ رہتا رہتا ہے من نہیں لگ رہا ہے بھائی جان بہت دوسرا ہی بجھا رہا ہے بھ جن اسی لیے سوچ رہے ہیں یکا ہو جائے گا پیسہ ویسہ تو جائیں گے بھائی جان گھومنے وومنے گھومنے ہوئے بڑی ہو گیا بھائی جان جی بھائی جان ماشاء اللہ یہ تو بات آپ نے سچ بول رہے ہیں بھائی جان گھومے ہوئے بڑا دن ہو گیا بھائی جانا
گھومنا چاہیے بھائی جنی تو بات ہے گھومنا پھرنا گھومنے پھرنے سے ہے ن کیا بولتے ہیں بھائی جان ا اچھھی اچھے رہتا ہے دماغ وماغ ایسے جی جی بھائی جان یہ تو بات آپ بھی صحیح بول رہے ہیں اچھا رہتا ہے مطلب موڈ ہے نا بھین اچھا لگتا ہے اور رہتا بھائی جان جی بھائی ج تو اپ بات تو ایک نمبر سے ہی بول رہے ہیں بھائی جان
جی بھائی جان ہم ہم صحی باتیں بولتے ہیں بھائی جان بہت لوگوں کو خراب ہے لگتا ہے
جی تو بات ہے نہیں کیا کرا تھ کو خراب لگتا ہے لگن تج بھائی ہوں ہوں ہ وہ تو بات ہے یہ خراب لگتا ہے ان کو لگنے کی اور پت ہے نا بھائی جانا سننے میں کہ نیا موٹر سائکل خرید رہا ہیں ب جی بھائی جان خرید رہے ہیں ہار ک آپ نہیں خریدا ہے گ جی بھائی جان ہم بھی خریدنے رہے ہیں بہت مہنگا دےا ہے بھائی جان نبے ہزار کا دے رہا ہے بھائی جان واہ بھائیان اتنا مہنگا مہنگا چلاتے ہے کیا بھائی چلے بھائی جان آ سے بات ہو کہ بہت اچھا اچھا لگا اپنی امی ابو جان کو میرے طرف سے خدا حافظ بول دیجیے بھ جان جی بھیا میے طرف سے بھی اپنی امی یا بھ جان کو خا آاپس بولتی ہ ہو بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ بھائیے